ہلو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام کیسے ہیں بھائی جان آب
الحمد للہ باجی اللہ کا کرم ہے
اور بتائیے اور کیا چل رہا ہے آج کل ہے کہاں بزی ہ میں نے میں تو بھائی جان کو فون کر کے دیکھتی ہوں کہاں ہے کہاں نہیں آپ کے تو کچھ اتے پتے ہی نہیں ہے
ہ بہت اچھا کیا باجی بہت کم لوگ ہیں جو اب ایسے ہال چال پہنچتے ہیں
ہاں ہاں میں تو کئی دن سے سوچ رہی تھی آپ کو کال کروں گی فائنلی آج میں نے اب میں پہلے کام نہ بعد میں کروں گی پہلے میں کال کرتی ہوں پوچھتی ہوں کہاں ہوں کیسے سب ٹھیک تو ہے
جی باجی یہ بہت اچھا کیا آپ نے کال کر کر
اور بتاؤ آج کل کیا چل رہا ہے آج کل تو آپ بہت زیادہ ایکٹو رہتے ہو سوشل میڈیا پہ
جی باجی بس تھوڑی بہت تعلیم حاصل کر رہا ہوں آج کل
اچھا نہ ن یہ تو بہت اچھی بات ہے میں تو آپ کی کئی پوسٹ دیکھی کہ میں نے کہا لو بھائی جان کو تو نیا ہی شوق چڑھ گیا ہے ہیں آج کل تو بھائی جان بڑے ایکٹو رہ رہے ہیں انسٹا پہ ایف بی پہ
جی جی جی باجی بس وہ تو ایسے ہی چلا لیتے ہیں کبھی کبھی
ن نا یہ تو بہت اچھی بات ہے دیکھو اس کے تھرو ہمیں اور دوارہ چیزوں کا گھر بیٹھے ساری چیزوں کا اچھے کا برے کا ہمیں سب پت چل جاتا ہے
جی واہ جی اچھی خبر اپنے جلدی خبروں کے بارے میں جلدی پت لگ جاتا ہے کیا ہوا کیا نہیں ہوا
ج بالکل بالکل یہ تو صحیح کہا آپ نے دیکھو ایک پہلے سمے ہوتا تھا ہم لوگوں کو پتا بھی نہیں چلتا تھا چیزوں کا ہے نا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے کبھی پیپر آیا کرتا تھا اگلے دن تب جا کے پتہ چلتا تھا
جی با جی ابھی تو آت وات پت لگ جاتا ہے
اب تو آپ پوچھو مت بھائی جان اب تو ساتھ کے ساتھ ایک منٹ میں پتا چل جاتا ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے آ یہ چیزیں تو سچی میں بڑی اچھی ہو گئی ہیں ایک دیکھے تو سوشل میڈیا بڑا ہی اچھا اچھا ہو گیا ہے
باجی اس پہ اپن کم پیسے میں اچھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں جس تعلیم کے لیے لوگ ایک ایک لاکھ روپئے لیتے ہے وہ تعلیم ہم پانچ سے دس ہزار میں لے سکتے ہیں
بالکل بالکل یہ تو آپ نے صحی کہا دیکھو ابھی کیا کہتے ہیں کتنی نوٹس وغیرہ جو ہوتے ہیں بکس ہوتی ہیں کتنی مہنگی مہنگی کوسٹلی آتی ہیں اور ابھی آپ چیٹ س پی ٹی کے دوارا زمنی کے دوارا آپ نوٹ بنا سکتے ہو ہے نوٹس بنا کے پرنٹ آؤٹ نکلوا لو تو دیکھو نا اس سے کیا ہوتا ہے نالج بھی ہوتی ہے پیسے بھی زیادہ جضایا نہیں ہوتے ہیں تھوڑوں میں کام جل جاتا ہے
اور صح نالج آ
ہے نا صحیح نالج بھی آتی ہے تو ایک دیکھے تو یہ تو بڑی اچھی چیز ہے
جی
اور کتنے لوگوں تو لوگوں کو تو ارننگ کا وہ ہو گیا ہے کتنے لوگ تو اس سے کتنی ارننگ کر رہے ہیں انسٹا پہ ریلس بنا کے ایف بی پہ دیکھو چھوٹی چھوٹی کلپس شارٹس ویڈیوز
یوٹیوب پر
ہاں یہی تو دیکھو کتنا سارا سب چل رہا ہے میں نے کہا یہید تو دیکھو بڑا ہی اچھا ہو گیا ہے جیسے ہمارے اس میں عمر دراز مہیائیں ہوتی ہیں پردہ نشی ہوتی ہے گھر سے باہر نہیں جا پاتی ہیں ان کے لیے تو ایک بہت ہی اچھا وکلپ ہو گیا ہے ہے نا اور کرتے ٹی پی ہیں دیکھو آپ کسی کے کتنا ہنر ہوتا ہے پڑھائی کا بنائی اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں آپ ان سے
ہی
یہی تو ان سے دیکھو آپ وہ کر سکتے ہو اسس میں وہ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بناؤ ڈالو گھر سے آن لائن وغیرہ کا سب کام ہو جاتا ہے تی ہے اچھی چیزیں ہیں یہ تو
اچھی چیزیں ہیں تھوڑی بری بھی ہے تھوڑی اچھی بھی ہے
اب یہ تو دیکھو بھائی جان کسی چیز کا پلس والے پوائنٹ ہوتا تو مائنس تو آٹومیٹکلی بن جاتے ہیں
جی
ہے نا اب دیکھو اس کے پلس پوائنٹ ہیں کچھ اچھا ہے وہ تو برا بھی تو اس کو ہم لوگوں نے ہی کیا ہے کچھ الٹی سیدھے چیز کر کے دیکھو یہ آ ہی کہ تو فوٹو وغیرہ ہے نا کیسے کر دیتے ہیں یہ والی چیزیں تو بڑا ہی دیکھ کے ڈر لگتا ہے میں تو یہی کہوں گی آپ بھی اپنے بچوں کو بہنوں کو وہ گھر میں سب کو یہی صلاح دو کہ آپ جس کو نہیں جانتے اس کو آپ اپنے اکاؤنٹ میں نہ رکھو اور
نہ تو جی باجی یہ سائبر فراڈ بھی کر سکتے ہیں
یہ تو بہت اسکیم کرتے ہیں فراڈ بازی کرتے ہیں آج کل کا تو کچھ نہیں پتا کسی پہ بھی آنکھ بند کر کے وشواس نہیں کرنا چاہیے سوشل میڈیا سے ہمیں اس کے بارے میں بڑی نالج ملتی ہے اور یہ دیکھو اس کا اچھا بھی ہے کہ کسی کو بنا دیکھ بنا سوچے سمجھے تو کسی پہ وشواس نہ کرنا چلیےج کل بچے چھے چھے سات بھی کلاس میں پڑھ رہے ہیں ان کا دیکھو پتا ہی نہیں چلتا وہ ان کافی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کب ٹائم مل جاتا ہے ان کا دیکھو کہ وہ بچی کو اتنی سمجھ تو ہوتی نہیں ہے
جی چھوٹے چھوٹے بچے پوسٹ ڈال رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں
اب وہیں اب کیا پتا کوئی انسان آیا ہے کسی بھی اس میں من من میں لے کے آیا ہے کیا بات لے کے آیا ہے کیا اس کے دماغ میں چل رہا ہے ہمیں کیا پتا
اور ہے نا اس میں نمبر کی ضرورت نہیں ہوتی بس نام پتا ہونا چاہیے
بالکل بالکل میں تو یہی کہوں گے اپنے بچوں کو جتنا ہو یہی چیزیں سکھانی چاہیے سیف والی کہ بنا سوچے سمجھے تو کسی کے کسی کی باتوں میں آنا ہی نہیں ہے
نہیں چائے جی سے بات نہیں کرنی چاہیے اور صرف تعلیم کے پرپز سے یوز کرنا چاہیے
بالکل اب وہی ہے دیکھو تعلیم کے لیے کتنی اچھے ویسے بھی دیکھو آپ انسٹا پہ کتنے اچھے ہمارے مال بھی وغیرہ اپنے جانکار والے جو ہیں کتنی اچھی اچھی جوز بنا کے ڈالتے ہیں دعیں کی سیکھنے کے لیے سیکھنا چاہو تو آپ وہاں سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہو ا وہی بات اب جن کو غلط کاموں میں جانا ہے وہ تو سیکھیں گے ہی کیوں ہے نا وہ تو اپنا تو وہ خراب کرتے ہیں اور لوگوں کو اور اکساتے ہیں ان چیزوں کے لیے جو یہ ہوتے ہیں دوست وغیرہ
یہ تو بہت غلط بات ہے
بالکل بالکل یہ تو ہونی ہی نہیں چاہیے سب کو اپنا اچھا بھائی سمجھ کے بہن سمجھ کے سب کو یہی پرپس کرنا چاہیے کہ جتتا ہو سکے اچھے کی طرف رجحان کرو برے کی طرف نہیں
اگر اچھا کریں گے تو مولا ہمارے ساتھ اچھا کرے گا
بالکل بالکل یہی تو وہی اب یہ بات نہ دیکھو سب کو سمجھ میں نہیں آتی ہے ان کو تو بس یہی لگتا ہے چلو ٹھیک ہے جو کر رہے ہو تم ہی صحیح کر رہے ہو باپ تو تو سب غلط ہے
ہیں لوگ
ہاں آج کل کے زمانے میں تو سچن بہت زیادہ وہ ہو گیا ہے
جی
وہ نہیں نا کسی کی ضرورت ہے اور آج کل کا تم دیکھ لو اپنے بزرگ لوگوں کو کوئی دیکھ لو سوشل میڈیا کیا گیا یو ٹیوب پہ دیکھتے رہیں گے ہیں پہلے ایسے ہوا کرتا تھا جو دادی وغیرہ ہوا کرتی تھی بچے کو کھلاتی تھی باہر لے جاتی تھیں
کہانیا سنا کہانی سناتی ت
ہاں کتنا خوش نما ماحول ہوتا تھا اور آج آپ دیکھ لو وہ دادیاں نا بچی کو کہیں گی جؤ امی کا فون لے لو اپنی کا ہیں اور وہ خود اپنا لگی ہوئی ہیں سیریل دیکھ رہے ہیں ڈرامے دیکھ رہے ہیں ہے نا تو آج کل کا تو بالکل ہی سب کچھ ہی چینج ہو گیا ہے
جی با جی
یہی تو ہے آج کل کا اپنی چیزیں خود تک سیمت رہ گئی ہیں ایک دیکھے تو سوشل میڈیا پہ آپ اتنی ویڈیوز آ رہی ہیں ریسیپی کی آ رہی ہیں آپ اچھے کے لیے بھی تو نہیں کر سکتے دو
اور ہے نا ج بہ بھی ہیں سوشل میڈیا پہ دیکھ دیکھ کے بگڑ گئی
جی جی جی ہلو
آاں آ بھائی
ہاں میں کہہ رہی ہو دیکھو کتی ہنرمندی چیزیں آ رہی ہیں بھائی جان اب ہے نا کچھ چیزوں کو بالکل بھی نظر انداز کر دیتے ہیں لوگ باغ
سوشل میڈیا سے ہم سل کرنا سیکھ سکتے ہیں کھانا بنانا سیکھ سکتے ہیں پڑھائی سیکھ سکتے ہیں تعلیم لے سکتے ہیں
اپنے ش جو لوگ ان کاموں کو کرتے ہیں کیسے انہوں نے ویڈیو بنا بنا کے ڈال رکھی ہیں بھائی آپ اس میں سے دیکھ کے اچھا ذائقہ والا کھانا بنا سکتے ہیں کچھ بھی کر سک ہیں تو آج کل تو کچھ بھی نہیں ہے ہر چیزیں بڑی نامک ہو گئی ہیں پڑھائی کرنا دیکھو کتنا آسان ہو گیا ہے
جی گھر بیٹھے
اکے آپ پڑھ سکتے ہو ایک اچھا فون آپ کے پاس ہے نا فون اور ایک اچھا انٹرنیٹ تو آپ کو پھر کسی کسی بھی اس کی ضرورت نہیں ہے آپ گھر سے ہی تعلیم کر سکتے
جی با جی بہت اچھی بات ہے یہ یہ اس سے اپنا دیش بہت آگے جائے گا دیکھناا آپ
بالکل بالکل یہ تو ہے ہے نا بس یہی ہے جو چیزیں اسکیم چل رہی ہیں ہمیں ان سے بچنا چاہیے اور باقی کا تو سب دیکھو سب لوگ آپس میں رہنا خوش ہی رہنا چاہیے کر ہی رہے ہوتے ہیں تو بڑی اچھی
اچھا سوچنا چاہیے اچھا سوچیں گے جبھی اچھا ملے گا اچھا کریں گے جب بھی اچھا ہوگا
بالکل بالکل ہم اچھا دیکھو ہم اوروں کے لیے اچھا سوچیں گے اچھا کریں گے تو اللہ تعالی ہم ہمارے ساتھ بھی اچھا کریں گے ہاں تو اس لیے اچھا ہی سوچنا چاہیے سب کے لیے دعائیں کرنی چاہیے
اور ہمیں ساوودھان رہنا چاہیے انجان ویکتی سے ہی سمپرک میں نہیں رہنا چاہیے
بالکل بالکل یہ تو آپ نے صحیح کہا اپنے گھر میں اپنی بہنوں کو سب کو ہمیں یہی سیکھ دینی چاہیے کہ انجان آدمی سے نہ بات کرنی ہے نہ وہ کرنا ہمیں نہیں پتا دیکھو سامنے والا کس بیس میں بیٹھ اھا کیا سوچ رہا ہے کیا مائنڈ میں چل رہا ہے اس کا اپنی چیزوں کو بڑا وہ کرنا چاہیے سوچ سمجھ کے چیزوں کو الجھانا چاہیے کیک کسی بھی کھی بھی کسی بھی وقت بھروسہ نہیں کرنا چلو بھائی پھر میں آپ بعد میں بات کروں گی ٹھیک ہے
ٹھیک باجی آپ سے بات کر بہت اچھا اچھا لگا اور آپ کی جو جانکاری دی ہے میں سب کو دوں گا اللہ حافظ
بائی جان
ٹھیک ہے ہاں م